سسلام
وعلیکم السلام بھائی جان اور بھائی جان سب کہہ رہیت
اللہ کا شکر ہے اپ سنائیں سر
ہم بھی کہ رہی ہیں تھے آپ کا ناشہ واشہ ہو گیا بھائی
جی جی ناشتہ ہو گیا آپ نے کیا ناشتہ سر
ہاں بھائی ہم نے بھی کر لیا اور بھائی سنائیے
بس اللہ کا شکر ہے اور سناے آپ
ہاں تو بھائی ہم آج فاسٹ فوڈ اور گھر کے کھانے کے بارے میں بات کریں گے اس کے بع
جی جی جی
پیسے بائی دیکھا جائے نا تو آج کے دور میں کیا ہے لوگ گھر کے کھانے کو کھانا کم پسند کر رہے ہیں اور باہر کے کھانے کو زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتاہ ہے کہ باہر کے کھانے میں اتنی بیماریاں ہیں کہ
جی جی
گنا ن مکین ہے
جی جی لیکیکن ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں تو دیسی کھانا زیادہ کھانا چاہیے
وہ تو ہے بھائی ہم جب گھر کا کھانا کھائیں گے نا اس سے کیا ہے پورا ہمارا شریر سوستھ رہتا ہے اور کسی بھی پرک کی کوئی بیماریاں بھی نہیں ہوتی جیسے کہ ہم باہر کھانا جاتے ہیں جیسے چاؤمین موموز فنگر وغیرہ
جی جی جی
کڑھائی وغیرہ جو ٹھیلے وغیرہ سڑک کے کنارے لگے رہتے ہیں تو اتنے گندے ہوتے وہ دھول اڑ اڑ کر آتی ہے کڑھائی وغیرہ تو اتنی گندی ہوتی ہے کہ تیل جن پت نہیں کب کا کھلا رہتا ہے اور پوری کالی ہوئی رہتی ہے پتہ نہیں کب کی صاف کی ہے اس نے
باہر کے کھانے سے ہمیں تو بہت بیماریاں لگ جاتی ہے جیسے ڈائبٹیز ہو جاتا ہے یا شگر تھائیرائڈ یہعنی کھانے سے ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا ویسے ہی بھائی دیکھا جائے نا اور جیسے کہ ہم باہر کا کھانا کھانا جاتے ہیں تو ہم کھا بھی لیتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ڈائجیریا جیسی پیٹ میں درد ایسی سمسیا بن جاتی ہیں شام کے ٹائم
جی جی جی
جیسے ہم کھا کے آئے پانچ بجے اور آپ آٹھ بجے آئے مطلب تھوڑا آرام کیا پھر بھائی ایسی سمسیا ہونے لگتی ہیں توک وہ کیا ہے نا بھائی پتہ نہیں کب کا تیل ڈالتے ہیں وہ اس تیل کو چینج نہیں کرتے اسی کو بناتے رہتے ہیں جب تک بیت جائے اسی میں کرتے رہتے ہیں اس سے کیا ہے گندگی وغیرہ پھیلتی رہتی ہے دھول وغیرہ اڑتی رہتی ہے اس سے
لیکن وہ بھی پتہ نہیں ہے اس کو کتنا ٹائم ہوا ہے ہوٹل میں یا ریسٹورینٹ میں بنائے ہوئے تو گھر کا کھانا ہمیشہ انسان فریش بناتا ہے چاہے چکن ہو میٹ ہو یا سبزی ہو تو انسان گرمی ہمیشہ فریش بناتا ہے یہ ریسٹورینٹ میں پتہ نہیں ہے کہ ایک آپ کا ہے اسی لیے ان سے زیادہ بیماریاں ہوتی ہے اس میں بھی تیل ہوتا ہے زیادہ سپائسی ہوتا ہے زیادہ اس لیے گھر میں ہم میڈیم بناتے ہیں مسالحہ بھی کم ڈالتے ہے تیل بھی کم ڈالتے ہے تو اسی لیے بازر کے کھانے سے بہتر اگر دیسی کھانا کھانا چاہے تاکہ زندگی اچھی ب جائےد
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحی فرمایا بھائی ویسے بھی بھائی دیکا جائے نا آپ نے بالکل صحی کہا جیسے کہ ہم باہر کا کھانا کھانے گئے تو وہ وہ مسالحے وغیرہ اس طرح ڈالتے ہیں جب ایک بار ہم نے کھا لیا تو ہم جب بھی باہر جائیں تو ان کو کھے کا من کرتا ہے اس طرح کے مسالے وغیرہ ڈالتے ہیں تو چاؤمین وغیرہ میں تو کیا ہے وہ پتا نہیں کیا کیا ڈالتے رہتے کیمیکلس ایسی چیزوں کو زیادہ اپیوگ کرتے ہیں جو کہ ہمارے شریر کے لیے کافی نقصان داک ہوتی ہے
جی جی جی جی جی
جاں جی
تو آج انسان کو اسك کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ مجھے کون سا کھانا چاہیے کون سا کھانا نہیں کھانا چاہی تاکہ
ویسے ہی بھائی دیکھا جائے نا ہمارے بڑے ب لوگ کیا ہے اب بھی دودھ دلیا کھانا پسند کرتے ہیں اس سے کیا ہے کہ ان شریر میں طاقت ہوتی ہے اور پتیلا اپن آتا ہے بھائی
جی جی
آپ دیکھ لیجے ویسے بھی بڑے بزرگ لوگ نے وہ چے دودھ دلیا گھی
ج
ایسی چیزوں پھل وغیرہ ایسی چیزیں کھانا پسند کرتے کیونکہ ان کے زمانے میں ایسی چیزیں ہی نہیں تھیں فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے ہی نہیں تھا اور پھر بھی اب بھی نہیں کھاتے وہ
جی جی پرانے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے دگنا بہتر ہے کیونکہ انہوں نے یہ سپیس یا ریڈی میڈ کھانا نہیں کھایا ہے زیادہ تر انہوں نے ہوم میڈ کھایا ہے تو ان اس وجہ سے ان کی زندگی ہم سے زیادہ بہتر ہے آج انسان کو زیادہ توجہ دینا چاہیے چاہے پھل فروٹ بھی ہے اگر ج یہ بھی کھائے ہوم میڈ بھی کھائے تو اس سے ان کی زندگی میں بہت اچھی زندگی مل جائے تاکہ آنے والا ٹائم بھی ان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحی فرمایا ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا جب ہم گھر کانا گھر کھانا بناتے ہیں تو کیا ہے ہماری امی بناتی ہے تو وہ کیا آئے گا پوری صاف صفائی طور طریقے سے کتنا مسالہ ڈالنا ہے جس سے کہ کسی کو نانی نہ ہو سب چیز اپنے حساب سے ڈالتی ہیں تو کیا بھائی وہ آسانی سے پچ جاتا ہے کوئی سمسیا نہیں آتی وہ کیا ہے کہ کوئی لوگ جو ٹھیلے والے ہم بیچتے ہیں کچھ بھی لے لو فاسٹ فوڈ چاؤمین برگر کوئی زیادہ چرپرا کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے تو وہ اپنے حساب سے ڈالتا
حساب سے کھاتا ہے جی جی جی لیکن اس سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا جو ہاں عمر ہے تو یہ دنیا میں جو بیماریاں ان سے بھی سیف رہے گا
ہاں بھائی وہ گھر کا آئے گا تو اس بیماریاں بھی نہیں ہوئی کیونکہ پوری صفائی سے بنتا ہے کھانا اور کسی بھی پرکار کی بیمارییاں بھی نہیں
جی جو ہوٹل میں پتہ نہیں انہوں نے کاب برتن دھوئے ہیں کاب نہیں دوئے لیکن لیکن گھر میں ہمیشہ انسان ہر ٹائم جب کھانا کھاتے ہے تو ساتھ میں برتن دھوتے تو اس سے بھی زندگی کو بہت فائدہ ملتا ہے کھانے سے بھی بھی تو ہر طریقے سے انسان کو فائدہ ملے گا جب وہ گھر کا ہی کھائے زیادہ
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا ہمارے بڑے بزرگ لوگ پہلے اتنے سوستھ رہتے تھے وہ کیائنا کہ اپنے شریر وغیرہ اتنا فٹ رکھتے تھے تو اب بھی ہم اب بھی ہم وہ بیٹھے بیٹھے ہمیں یہ ب دیں کہ گھر کا گھر میں ہی بتا دیں کہ ادھر سے ادھر ادھر اٹھانا ہے ادھر سے ادھر اٹھانا ہے وہ بتاتے بتاتے نہیں تھکیں گے ہم سنتے سنتے تھک جائیں گے بھائی کیونکہ پہلے جیسا کھانا رہے ہی نہیں ہے بھائی
وہ تو ہمیشہ ہوم میڈ ہی کھاتے تھے لیکن ہمارے بزرگ کہا کر تھے کہ جو گھر کا کھائے گا وہ آگے جائے گا تو اس لیے زندگی سے زندگی میں ضرور اسی کو اسی کی طرف دھیان دینا چاہے تاکہ زندگی بھی سیف رہے گی اور ہر طرح کی خوشیاں بھی ملیں گی ان کو جب ان کا صحت اچھا ہو تب سب کچھ اچھا ہے اگر صحت کو کچھ ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو اسی لیے انسان کو صحت کی طرف سب سے زیادہ توجہ یہ دولت ایک بار ملتی ہے صحت تو ہار بار نہیں ملتی ہے
کلسی کا ویسے بھائی دیکھا جائے نا جس کا شریر سوستھ ہوتا ہے نا اس اس کا من بھی سوستھ ہوتا ہے کیونک ہمیں ایسی چیزوں کا سیون کرنا چاہیے جس سے کیا ہے ہمارے من میں مانسک سنتلن سے صحی بنا رہے جیسے کہ دودھ دلیا گھی چاچ وغیرہ پھل وغیرہ کھاے نا صبح کے ٹائم پھل وغیرہ کھا ناچاہیے جس سے کیا ہے کہ ہمارے شریر میں تازگی وغیرہ بنی رہی دودھ
جی جی ہاں پھل فروٹ کی طرف بھی توجہ زیادہ دینا چاہیے ان میں کیلشیم میں وٹامن ہے آئرن ہے زنک ہے تو ان کی طرح بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے فروٹس کی طرح بھی
ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا اور بھائی دیکھا جائے نا جب ہم پھل فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں تو ا اب اس کے تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہمارا شریر بھی سوستھ رہتا ہے اور نکھار بھی آتا ہے بھائیک کبھی کبھی
جی جی جی جی
جی جی اور اسے ہمیں بھی تازگی بھی ملتی ہے پھل فروٹ اسے
ہاں جی بھائی
جی جی سپسی کھانوں سے ہمیں تو بہت پرابلمیں ہوتی ہے تو پھل فروٹ یا ہوم میڈ کھانے سے انسان کو بہت فائدہ مل جاتا ہوتا ہے جب بھی انسان ہی کھاتا ہے لیکن سپائسی کھانوں سے بہت مشکل ہوتی ہے
ہاں جی بالکل صحیح کہا آپ نے اور بھائی جب ہم دیکھا ہوا گاؤں کی طرف کیا آئے گ لوگ پھل سبزیاں وغیرہ اپنے ہاتھوں سے خود کرتے ہیں دودھ وغیرہ تو اس میں کسی بھی پرک کی ملاوٹ نہیں ہوتی بھائی
جی جی جی جی
اس سے کیا ہے ہمارا شریر بھی سوستھ رہتا ہے اور کسی بھی پرکار کی بیماریاں بھی نہیں رہتی اور جیسے ہم نے سبزی منڈی سے سبزی لینے گئے تو اس میں کیا ہے کہ دوائیوں سے سبزی بڑھ رہی ہیں آج کل تو اس سے کیا اس سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں
جی جی آج سے
بھی لے لو بھائی اس میں سب میں ملاوٹ آ رہی ہے اب کیا
جی جی آج سے دس سال پہلے ملاوٹ نہیں تھی بیماری بھی نہیں تھی لیکن آج ہر چیز میں ملاوٹ ہے اسی لیے اسی کا کارن ہے کیا حال سال میں بیماریاں اتنی پھیلتی جا رہی ہیں اس کا وجہ یہی کہ ہر چیز میں ملاوٹ آ رہی ہے تو آج سے دس سال پہلے آپ دیکھو کہ بیمارییا کتنی کم تھی لیکن آج تو دن بہ دن بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے اس کے کارن یہ ہے کہ ہر چیز میں ملاوٹ
اس کا کارن یہی ہے کہ بھائی آج کے دور میں کیا ہے لوگ گھر کا کھانا کم پسند کر رہے ہیں اور باہر کا کھانا زیادہ پسند کر جب پت ہے بھائی باہر کے کھانے سے کچھ بھی لابھ نہیں ہے بس من کو سنتوشٹی ہے اور کچھ نہیں ہے دیکھو اب جیسے کہ ہم باہر کا کھانا کھائیں گے تو دیکھو شوگر ڈائبٹیز موٹاپا موٹاپا تو اتنا بڑھتا ہے کہ لوگ چلنے پھرنے میں بھی پریشانی آتی ہے بعد میں یہ بولتے ہم نے یی نہی کھاتے بڑھیا رہتے تو بھائی ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے ہم اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ بات ہوں
تھینک یو تھینک یو شکریہ سر
ہ